ہیلو ہائی
ہیلو، کیسے ہو؟
ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں اور آج کھانے میں کیا بنایا ہے
دال، تم دال چاول کیسے بناتی
میں دال چاول۔
مسور کی دال، کھڑے مسور کی دال۔
کھڑی مسور کی دال دال یہ جیسے جو کالی دالتی ہے
ہوں
کالی مسور کی دال پہے تو د مطلب اس اس کو ایک گھنٹے تو کم سے کم دے گا اور جتنی پھولے ہی ہو ا
اچھا
ہاں تو پہلے اسکو بھیگا دو پیاز چاہیے تھی ادرک لہسن کا پیسٹ کیا بولتے ہیں املی چاہیے ہوتی ہے املی کٹائی کچھ بھی تو پہلے سب سے تلے وہ ایک گھنٹہ اس کو بگا لو جان کو سر اس کو دھول گئے ککر میں ڈالوں گا پانی ڈالوں اور تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ بھی اسی میں ڈال دو پھر نمک مرچ اور ہیلدی بھی ڈالتے ہیں چٹکی بھر اگر نہیں ڈالو تو زیادہ ہی اچھا مجھے لگتا ابال لو تین سیٹھی دے دوں اور دھیما کر دو پانچ منٹ کے لیے پھر اس چولہا بند کر کے جب گل جائے تو اس کا تڑکا کارکے کے لیے شکر ہے تیل لو اس میں پیاز ڈالو اور پیاز لہسن بھی ڈالو لہسن سے بھی ٹیسٹ اچھا تھا کاٹ کے نیز میں تیل میں لہسن ڈالو پیاز
مرچیں بھی ڈالتے نا کھڑی مرچیں
ہاں ہاں دھاری مرچ ڈال دو اور اچھا ہوتا ہے اور کھٹائی جو ہے نا جب سیٹھی لگائیں گے نا تو کھٹائی بھی اسی وقت ڈال دیتے نا کھٹائی ہے مےے ک تاس تھوڑی سی دال میں آ جاتی ہے اور تو اور ہاں تھوڑا سا تیل بھی اس میں ڈال دینا پکاتے وقت جب ابالیں گے دال کو تو اس سے تھوڑا سا اور اچھی ہو جاتی ہے اور دکھنے میں اچھی لگتی ہے تو اسی چکنی چکنی اچھی کلر میں بھی
تم اس کے ساتھ چاول کون سے کھاتی ہوں
تڑکا لگی ہے نا تو پھر تیار ہو جائے گی تمہاری دال ہاں پلین رائس نے زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ
ہاں اچھا لگتا ہے زیدہ رائس میں ہے نا دو طریقے کے زیرہ رائس بنا میں دو طریقے کے زیرہ رائس بنا ایک پلین زیرہ اس میں تیل ڈال کے زیرہ ڈال کے رائس ڈال کے ویسل دے دو ایک سیکنڈ بناتے ہیں زیرہ رائس اس میں کیا کرتی ہوں وزیرہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا ادرک لہسن کا ڈال لیتے ہیں پیسٹ ایک تیز پتہ ایک بڑی الائچی کالی والی پھر اس کو تھوڑا سا وہ کر لو تو اس میں چلی جائے پھر اس میں رائس ڈال کے پھر سیٹی پھر اس میں سیٹی دے دو اچھے لگتے ہیں وہ کیا ہے نا کری والے جسے ہوتے ہیں نا بٹر پنیر ہوا ان سب چیزوں میں کری والی بٹر چکن ہوا ان سب چیزوں کے ساتھ وہ رائس اچھے لگتے ہو تم بٹر پنیر کیسے بناتی ہوں
بٹر پنیر
ہاں
اچھا لگتا ہے
ہاں کیسے بناتی ہوں بٹ چکن
کو میرینیٹ کرنے کے لیے وہ کیا بول
ہیلو ہیلو
اواز ا رہی ہے ہیلو
ہیلو
ہیلو
نمک مرچ وہ نمک مرچ اور وہ کیا بولتے ہیں تھوڑا سا نیمبو میرینے اوٹ ڈال کے میری نے کر کے رکھ اور پھر اس کے چار ٹماٹر اس کو پہلے فرائی کر لو تیل میں تھوڑی پیاز کو فرائی کر لو ٹماٹر کو فرائی کر لو تھوڑا سا کاجو ڈال دو اس کو ٹرائی کر کے
ہاے
ریت اچھی کی طرح کریں گے آد گن و کا کر
ہاں
فرائی کر کےال اور پھر بعد میں مالیل ڈال وہ ہاں مسالہ ڈال دینا پیاز ٹماٹر کا اورک پ کا پیسٹ بھی ڈال دین
ہاں
اور پھر اس کو پکا لینا اچھے سے اور اس کے بعد پھر اس میں تھوڑا سا کیا بولتے ہیں نمک مرچ اور وہ کشمیری لال مرچ کسوری م تھی ک مھی اور تھوڑا ساچ اپپ ہوتا ہے نا
ٹومیٹو سوس
ہاں تھوڑا ساال دوا ٹگی پھر وہی بٹر تیل کے ساتھ میںکا لو بٹر وہ مسالہ ڈالا بٹر بھی اچھا خاصا ڈر
ہاں لیکن میں سرف کرتے ٹائم بھی تھوڑا سا بٹر ڈیکوریشن کے لیے ڈال دیتی ہوں اور تھوڑی سی ہے نا گارنشنگ میں تھوڑی سی کسوری میں تھی ڈال دو تو لکنگ وائز بھی اچھا لگنے ل
ہاں وہ چ چکن ڈال کے پھر اس کو پکا لو دم آچ میں پھر اس کے بعد بھی اوپر سے کسوری میں تھی تو اسے ڈال دو بٹر ڈال دو اور پھر وہ کیا بولتے ہیں اس کے ساتھ پیاز اچھی لگتی ہے بٹر چکن کے ساتھ نیمبو والی جو
ہاں اس کے اوپر بھی کبھی پودی نہ ڈال دو پیاز کے اوپر یہ نیمبو ڈال دو پھر تھوڑی سی پیاز کے اوپر پودینا ڈال ہاں سوکھا پودینا یا تو پھر کسوری میں ا بھی گارنش کر دو تو لکنگ اچھا دیتی ہے
ہاں اچھا لگتا اچھا وہ کس کے ساتھ اچھا لگتا ہے اب تمہیں بٹر چکن
میرے کو ویسے تو موٹی والی روٹی یا تو پھر کلچے کے ساتھ اچھا لگتا ہے
اچھا مجھے تو ہاں مجھے بھی ساتھ ہی اچھا لگتا ہے
ہاں
ہاں وہ بھی اچھا لگتا ہے کلچے کے ساتھ اور ورنہ تو بگار چاول بھی اچھے لگتے ہیں
کلچے تو میں گھر میں ہی بنا لیتی ہوں
تی کلچے
کلچی کا آٹا میرینیٹ کرنا پڑتا ہے میدا لے لیتے ہیں م دے میں تھوڑا سا ادا ہی ج بیکن بیکن سوایکنگؤڈر دو ڈالو اگر اپ کے پاس وہ نہیں ہے کیا بولتے ہیں بیکنگ پاؤڈر وہ خامی سوری اپ کے پاس بیکنگ چھوٹا نہیں ہے تو اپ انسٹنٹ ایسٹ یہ کر کے وہ ڈال دو تو اپ کو بیکنگ سوڈا بیکنگ پاؤڈر فراوائٹ کر دو تو چل جاتا ہے تو پھر اس کو اگر پیکنگ سوڈا بیکنگ پاؤڈر ڈالا ہے تو پھر اپ کو ادھے دو گھنٹے کے لیے اپ نے سائیڈ رکھنا پڑے گا خمیر نے انسٹنٹ ایسٹ ڈال دو نا توپنڈرا بیس منٹ میں اچھا سا فلفی ہو جاتا ہے پھر اس کے ہاں پھر اس کو ہے نا اگر تابع بھی بنانا ہے تو توے بھی بنا لو ایک ایک کھل جا توے پہ بناؤ تو
اچھا کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے تو اسے کلونجی دھنیا پتی اوپر
ہاں گل اچھے لگتے ہیں ہاں اس میں تھوڑا سا تل بھی لگا وہ نا تو بلیک
ہاں بلیک والے ورنہ تو کلونجی میں اچھے لگتے ہو
اچھے لگتے ہیں چھولے کے ساتھ بھی اچھے لگتے ہیں راج میں کے ساتھ بھی اچھے لگتے ہیں پنیر کے ساتھ بھی اچھے لگتے ہیں چھولے کیسے بناتی ہو تم
چھو لے جھولی میں تو کیا بولتے ہیں پیاز کو پہلے چھولے کو بگا لو بولے جب تو اس میں نا میرے پاس نہیں ہے چھوڑ کرنے کی تو جب چھولے وعلیک اس میں میں تھوڑا سا چھوٹی سی تنی اتی ہوں دارچینی ڈال دیتی ہوں تیری پتھر ڈال دیتی ہوں اور بڑی الائچی ڈال کے اس کو ابال لیتی ہوں نمک ڈال کر ہلکا سا اس کو گودا ڈال دو
ہاں جلدی کب جاتے ہیں
مجھے لگا دو
اس کا مصالحہ تیار کر کے پیاز پیاز یرا ڈالو اور یہ ڈال دو
ہاں
ھم
ٹماٹر پیسا ہوا رہنا چاہیے اور اس کے بعد پھر پیاز نہیں وہ کیا بولتے ہیں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال ادرک لسن کے بعد ادرک لسن ہو جائے تو پیاز ڈال دو ان اردو پیسا ہوا ان اردو پیچان ہوا پیال اور ٹماٹر ان اردو پھر ڈال دو اس کے بعد۔ یا مختصر طور پر ہلدی، بالکل تھوڑی سی آپ کے جملے کو اردو میں یوں لکھا جا سکتا ہے کا ہندی ترجمہ
ہاں
ھم
ہوں
تم املی کی چٹنی کیسے بناتی ہو
املی کی چٹنیاملی کا پانی
چھا، کچھ لوگ املی کی چٹنی بھی پسند کرتے ہیں۔
اچھا، چولے ہیں۔ چولوں کے ساتھ سادہ چٹنی ساتھ میں لیتے ہیں نا سائیڈ ڈش میں لیتے ہیں لوگ چولہے جو خالی رہتے ہیں نا اس کے ساتھ سائیڈ ڈش میں ان کی چٹنی نا ان اردو ریسپی تو بہت سادہ سی ہے، املی کو بس بھگو لو۔ شاید دیش میں اسکو رکھو پھیر اوپر سے چھولے ڈالکر کھاؤ بہت مزہ آتا ہے اور کلچا ساتھ ہوں
اچھی لگتی ہے نہ چٹنی تھوڑا سا اگر تھک بنانا ہے نا تو اس میں تھوڑا سا اگر کارن فلاور ڈال دو تو وہ تھک بھی ہو جائے یہ اچھی لگتی ہے یہ ہوتا ہے چٹنی کہ ہاں فرج میں رکھ سکتے ہو سٹوریج ہوتی ہے چٹنی ہماری لانگ لاسٹنگ سٹوریج ہو رہی ہے اواز نہیں سمجھ میں ارہی ہے انرجی سکتے ہیں چٹنی پر املی کی
اچھا ہاں ٹیسٹ ہی لگتا ہوگا وہ تو پھر اور
ہ چٹنی تو املی یہ دو تین طریقے سے ہوتی ہے چٹ املی کی چٹنی میں تم زیرہ بھی ایڈ کر سکتی ہو سوٹ بھی ایڈ کی
سوٹ سے بہت اچھا ٹیسٹ رہتا ہے
ہاں اس نے کریل ڈال دو ویسے تو میں سمپل بناتی ہوں لیکن یہ چیزیں ڈالو تو اچھی ہوتی ہیں چلو ٹھیک ہے رکھتی ہوں میں ہاں
ٹھیک ہیں اوکے بائے بائے